کم
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں
بس ٹھیک گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آج بہت دنوں بعد ہماری بات ہو گئی
ہلو
آج بہت دنوں بعد ہماری بات ہو گئی
ہاں ہمیں بریک لگ گئی تھی
ہاں بالکل
اور آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے کھانا کھایا
ابھی کھانا نہیں کھایا باقی نماز وماز سب پڑھ وہ آج بزی ہے نا بزی ہے نا ابھی وہ
کیوں وہ کیا کر رہے تھے
وہ یہ گئی تھی وہ کر رہی تھی نا کل کی تیاری تو اس اتنی بھی نہیں ک تھو تھوڑی ب بہت کی لیکن گھر کا کام بھی تھا پہلے میں نے آئیزو کو کھانا کھلایا کو سلایا آپ نماز پڑھی آپ فری ہوئی تو
او
کھائیں گے کوئی بات نہیں آپ بتاؤ
آپ کو پھر پہلے کھانا ایک
ہم ابھی انہوں نے بولا ہی نہیں تو میرا فری بیٹھنا یہاں پہ ضائع ہو جاتا
آج ہماری درسگاہ میں اس استانی صاحبہ نے ہمیں اساتذہ کے آدب کے بارے میں بہت پیاری باتیں بتائی لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس موضوع کو مزید تفصیل سے سمجھائیں تاکہ میں نہ صرف خود ان آدب عمل کروں بلکہ اپنی سہیلیوں کو بھی اس کی اہمیت اچھی طرح سمجھا سکوں کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ استاد کا ادب کرنا صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک بہت بڑی دینی اور دینی اور اخلاق کی ذمہ داری ہے
بالکل آپ کی یہ خواہش بہت اچھی ہے کیونکہ استاد وہ عظیم شخصیت ہوتا ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم کی نکال کر علم کی روشنی عطا کرتا ہے اچھا اخلاق سکھاتا ہے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے اور انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے اس لیے اسلام نے استاد کے احترام کو بہت بلند مقام دیا ہے اور ہمیں ہر حال میں اپنے اساتذہھی عزت تقریب ا کرنی چاہیے
بعث بچے استاد کی کلاس میں داخل ہوتے ہی آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں ہنستے رہتے ہیں یا اپنی نشستوں سے اٹھ کر شور مچاتے ہیں کیا ایسا رویہ استاد کے ادب کے خلاف شمار ہوتا ہے
ہاں ایسا کرنا استاد کی بے ادبی میں شامل ہے کیونکہ جب استاد علم سکھانے کے لیے کلاس میں آئے تو ہر طال پہ علیم کو خوائیش خاموشی اختیار کرنی چاہیے پوری توجہ سے استاد کی بات سنی چاہیے اپنی نظروں ادھر ادھر ادھر نظریں ادھر ادھر گھمانے کے بجائے سبق پر رکھنی چاہیے اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے استاد کی توجہ ہٹ جائے یا دوسرے طلبہ کے سیکھنی میں رکاوٹ پیدا ہو
اگر استاد ہمیں کسی بات پر ڈانٹ دے یا ہماری غلطی کی اصلاح کرے تو بعض بچے ناراض ہو جاتے ہیں اور دل میں استاد کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں ایسے موقعے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے
ا ایک اچھا طالب علم ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ استاد کی ڈانٹ ذاتی دشمنی نہیں بلکہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے کیونکہ استاد چاہے کسی کا کسی چاہے کہ اس اچھا شاگرد ا س کیونکہ استاد چاہتا ہے کہ اس کا شاگررد علم اخلاق اور کردار میں بہترین بنے اس لیے اگر کبھی استاد سختی سے بھی سمجھائے تو ہمیں صبر عاجزی اور احترام کے ساتھ اپنی غلطی درست کرنی چاہیے اور دل میں استاد کے لیے محبت اور دعا رکھنی چاہیے
صحیح بات ہے کیا استاد کے سامنے بلند آواز میں بات کرنا یا ان کی بات کر دینا بھی غلط ہے
بالکل استاد کے سامنے ہمیشہ دھیمی آواز میں آدبور شائستگی سے کے ساتھ بات کرنی چاہیے ان کے گفتگو کے دوران ہرگز مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو پہلے اجازت کے لیے اجازت لے کر مناسب انداز میں پوچھنا چاہیے کیونکہ مہذب گفتگو انسان کی اچھی اخلاق کی علامت ہوتی ہے اور استاد اسی اس طالب علم کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو با آد دب اور خوش اخلاق ہو
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد کوئی کام یا ہوم ورک تو استاد کوئی کام یا ہوم ورک دیتا ہے لیکن بعث بچے اسے معمولی سمجھ کر مکمل نہیں کرتے کیا یہ بھی استاد کی بے ادبی میں شامل ہیں
ہاں کیونکہ ا استاد جب بھی کوئی جب کوئی سبق یا کام دیتے ہیں تو وہ ہمارے فائدے کے لیے دیتے ہیں نہ کہ ہم نہ کے اپنی سہولت کے لیے اس لیے ہمیں پوری محنت دھیان داری اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا ہی ہوم ورک مکمل کرنا چاہیے وقت پر سبق یاد کرنا چاہیے اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ استاد ہماری وجہ سے کبھی مایوس نہ ہو
بیحث طلبہ استاد کے پیچھے ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کی ن یا ان کی نق نقلیں اتارتے ہیں تاکہ دوسرے ہنسے کیا اسلام میں اس کا اجازت کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے
ہرگز نہیں کسی بھی انسان کا مزاق اڑانا اچھی بات نہیں اور اگر وہ انسان ہمارا استاد ہو تو یہ گناہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ استاد کا احترام ہمارے ایمان اخلاق اور اچھی ترب بیت کی علامت ہے اس لیے ہمیں نہ خود کسی کا آ خود کسی استاد کا مذاق اڑانا چاہیے اور نہ دوسروں کو ایسا کرنے دینا چاہیے بلکہ اگر کوئی ایسا کرے تو اسے نرمی سے منع کرنا چاہیے
بالکل صحیح کہا آپ نے مجھے آب سمجھ آ گیا ہے کہ استاد کا ادب صرف کلاس روم تک نہیں محدود ہے بلکہ زندگی کہ ہر مرحلے میں ان کی عزت ان کے لئے دعا ان کی نصیحتوں پر عمل اور ان کی قدر کرنا بھی استاد کے ادب میں شامل ہے اور جو طالب علم اپنے استاد کا احترام کرتا ہے اللہ تعالی اسے علم میں برکت اچھا اخلاق اور دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے ہمیں چاہیے کہ جب بھی اپنے اساتذہ سے ملاقات ہو تو ادب سے سلام کرے احترام کے ساتھ گفتگو کرے ان کی نصیحتوں کو غور سے سنے ان کے لیے ہمیشہ دعا کرے اللہ کے اللہ تعالی انہیں صحت لمبی عمر اور خیر و برکت ادا کری ا عطا فرمائے کیونکہ با ادب طالب علم ہی ا علم ہی حقیقت میں کامیاب طالب علم بنتا ہے اور جو استاد کی عز عزت کرتا ہے اللہ تعالی اسے عزت علم اور کامیابی کی نعمتوں سے نوازتا ہے
میں نے اکثر بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ آخر استاد کے ادب کا انسان کی کامیابی سے اتنا گہرا تعلق کیوں ہے کیونکہ بظاہر تو کامیابی محنت کرنے وقت کرتے وقت کرنے وقت کی پابندی کرنے اور اچھی تعلیم حاصل کرنے سے ملتی ہے پھر استاد کی عزت اور ادب کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے
یہ بالکل یہ بات بالکل درست ہے کہ کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے لیکن محنت کے ساتھ ساتھ ادابی کامیابی کی بنیاد ہیں کیونکہ استاد صرف کتابوں کا علم نہیں دیتا بلکہ وہ طالب وہ طالب علم کو صحیح سوچ اچھا کردار آلا اخلاق سابر برداشت دیانت داری سچائی اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے اور جب طالب علم اپنے استاد کی عزت کرتا ہے تو وہ خلوص کے ساتھ اس سے علم حاصل کرتا ہے اس کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے اور اللہ تعالی بھی ایسے طالب علم کے علم میں برکت فرماتا ہے اسی لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ ادب کو کامیابی کی کنجی قرار دیتے ہیں
آج کل بعض بچے جب استاد سبق سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ موبائل دیکھنے لگتے ہیں آپس میں سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو ہنساتے ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں یا استاد کے کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں دوسری باتوں میں مشغول رہتے ہیں کیا اسی طرح کی عادتیں بھی استاد کے ادب کے خلاف شمار ہوتی ہے
ہاں طالب علم کی پوری توجہ استاد کی باتوں پر ہونی چاہیے کیونکہ استاد اپنا قیمتی وقت صرف اس لیے دیتا ہے کہ د دیتا ہے تاکہ اس کے شاگرد کچھ سیکھ سکے اگر طالب علم اس کی بات کو توجہ سے نہ سنے تو نہ صرف وہ خود نقصان اٹھاتا ہے بلکہ دوسرے طالب علم کی تعلیم بھی رکاوٹ تعلیم میں بھی رکاوٹ بناتا ہے اس لیے کلاس میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ خاموشی اختیاری کی جائے تو توجہ سے ہاں تو توجہ سے توجہ سے سنے تو نہ صرف وہ خود نقصان اٹھاتا ہے بلکہ دوسرے طالب علم کی تعلیم میں بھی رکاوٹ بنتا ہے اس لیے کلاس میں بیٹھ کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے پوری توج سبق سنا جائے گیر ضروری باتیں نہ کرے صرف طالب صرف استاد کا ہی سنے
بالکل اگر کبھی استاد کسی طالب علم سے غلطی ہونے پر اسے ڈانٹ دے تو دوسرے بچوں کو اس طالب علم کا مذاق اڑانا چاہیے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے
ہارگز مذاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ ایسے وقت میں اپنے ساتھی کا حوصلہ بڑھانا چاہیے کیونکہ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے اور اس بات کی ڈانٹ بھی اکثر اصلاح کے لیے ہوتی ہے نہ کسی نہ کسی کی بےعزتی کے لیے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے اپنی غلطیوں کو درست کرے اور آئندہ ایسی کوتاہی سے بچنے کی کوشش کرے
بعض طلبہ اس استاد کے سامنے تو بہت ادب سے پیش آتے ہیں لیکن جیسے ہی استاد کلاس سے باہر جاتے ہیں تو وہ ان کے کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہیں ان کی نقلیں اتارتے ہیں یا ان کے فیصلوں پر ہنستے ہیں کیا ایسا رویہ درست ہے
ہاں بالکل نہیں حقیقی ادب وہی ہوتا ہے جو ہر وقت بر قرار رہے نہ کہ صرف استاد کے سامنے کیونکہ اچھا اخلاق انسان کی اصل پہچان ہے اگر کوئی شخص سامنے احترام کرے اور پیٹھ پیچھے مذاق اڑائے تو یہ منافع فقط اور بد اخلاقی کی آلات ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے استاد کے لیے کرنی چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرنی چاہیے چلیے اب ہم نے بہت باتیں کی ان شاء اللہ اب میں کھانا کھاتی ہوں